ہیلو
جی السلام علیکم
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ جی
اور بتائیے الحمد للہ آپ بتائیے خیریت سے ہیں
جی الحمد للہ ہم سب خیریت سے ہیں آپ بتائیے آپ کے والدین کیسے ہیں
الحمد للہ وہ بھی ٹھیک ہے
اور آپ کی وہ چھوٹی سی جو پیاری سی بھتیجی ہے وہ کیسی ہے
وہ بھی ٹھیک ہے آج کیا بنایا ہیں آپ نے کھانے میں
اللہ ماشاء اللہ جی ہم نے آج بنائی ہے لذیذ بریانی
او کل بھی بنائی کل بھی شاید آپ نے بریانی
کل بھی بنائی تھی ہم نے جی جی بریانی اس سے بریانی چھائی ہوئی ہے ہمارے یہاں
اچھا مجھے لگ رہا ہے آپ لوگوں کو زیادہ پسند آ رہی ہے
جی جی اس میں موسم اچھا ہے خوش نما ہو رہا ہے نا
جی جی جی جی
ہاں اس لیے اور آپ کے شوہر کہاں ہے
ہمارے شوہر لیٹے ہوئے ہیں
آرام فرما رہے آرام فرما رہے ہیں اچھا سسرال کا پورا لطف اٹھا یا زیادا
جی جی جی
اچھا ہاں اور آپ کی بھابھی جان کیسی ہے
ہماری بھابھی جان بھی ٹھیک ہے آپ بتائیے آپ کے بچے کیا کر رہے ہیں
ہمارے بچے بڑی والی تو پڑھائی میں مصروف ہے اور چھوٹی والی کھیلنے میں مصروف ہے
اچھا
چھوٹی والی سنتے ہی نہیں ہے
جی جی اور آپ کی ساس کیسی ہے
ہاں ماشاء اللہ وہ بھی صحیح ہے سسر جی کی ہماری طبیعت ناساز ٹھیک تو اب ان کو بھی الحمد للہ اب تبیعت ان کی جی اور آپ کی صحت اچھی ہے
جی جی ہماری صحت اچھی ہے آپ اپنا بتائیے
ہم بھی آرام فرما رہے ہیں کھانا پینا کھا کے ہم کہ تھوڑا سا ابھی آج کچھ مہمان یہاں آنے والے ہیں گھر پہ
اچھا
ہاں تو انہیں کا ہے وہ آنے والے باہر سے مائکے سے ہمارے ہاں پھر مہمانوں میں مش ہو جائیں گے تو تھوا سا آپ سے ب ہاں آپ کو بریانی کی ریسیپی بتا دیں آپ پوچھ رہی تھی نا
ہاں ہاں بتائیے بریانی کی ریسیپی آپ نے کیسی بنائی تھی
آپ بریانی کی آج میں آپ کو بریانی کی ترکیب ارض کرتی ہوں سب سے پہلے چاول کو اچھی طرح سے دھو کر نیم پختہ ابال لیجیے ٹھیک ہے اچھے سے نیم پختہ مطلب پورا اچھے سے ابال لیجیے پھر ڈچکی میں گھی یا تیل گرم کر کے پیاز کو پہلے پیاز کو سنہرا کرنا ہے تلنا ہے تل لیجیے
نہانے والی شی چاہیے
پھر اس کے بعد ادرک لہسن کا پیسٹ شامل کیجے
جی
سے اب جو ہے اب مرغا تمام مسالے ڈال کر اچھی طرح بھون لیجیے تمام مسال میں آپ جو ہے اس میں سوف جیرا اور کالی مرچ وغیرہ ہے نا یہ سب آپ مسالے اس میں سب ہے ڈال لیجیے زم ا زم مرغا اچھے سے وہ ہو جائے وہ پک جائے ہاں تو پھر جو ہے اس میں اس میں کیا اس کا مسالہ آپ الگ سے صر دسک میں تیار کر لیجیے مرغے کا اور جو چاول آپ کے پکے ہوئے چاول ہیں اس کو تو اس کو دیجیے ایک اس میں ڈلیا میں ڈال کے اوپر پھر اس میں اوپر سے ہرا دھنیا پودینا اور گرم مسالہ سال سڑک دیجیے اب دچکی کو ڈھک کر ہلکی آچ پر رکھ دیجے چاول میں چکن مرغا کی تیر لگا کے تیر لگا کے رکھ دیجیے پھر اوپر سے آپ اس کو سجا دیجیے پیاز سے اور دھنیا پتی پودینے کی پتی اور آپ کو اگر وہ نیمبو ڈالنا ہے نہیں وہ ڈال دیجے ہاں اس کے بعد پھر دھیمی آنچ میں آپ اس کو دم لگا دیجیے
جی جی
دم پہ رکر بات آپ آپ کی لذیذ بریانی پکر تیار ہو گئی پھر آپ اپنے مہمانوں کو
نے بہت ہی اچھی ریسیپی بتائی ہے
آپ بنائیے ضرور ضرور ٹرائی کریے گا آپ بنائیے آپ کھائیے اپنے گھر والوں کو کھلائیے اور سب کا دل جیتیے کھانے کھانے سے انسان کھانے سے انسان
صحت مند ہوتا ہے اور صحت مند بھی کھانے سے ہی ہوتا ہے
ہاں اچھا کھائیے اور اچھا بنائیے دل لگ راک کوئی بھی چیز بنائیں گی نا تو ماشاء اللہ بہت اچھا بنے گا اور آپ کی امی جان کب آ رہی ہیں
ہماری امی جان ابھی تو نہیں آئیں گی کچھ ا کافی دنوں بعد آئیں گی اب
اچھا وہاں پہ فاتح تھی آج
جی جی جی آج نہیں نہیں پرسوں پرسوں ہے
اچھا
جی جی
ہو گیا وہاں سے ہو گیا وہاں سے آ جائیں گی فارگ ہو کے پھر آئیں گی تو پھر یہاں وہ پھر بزی ہو جائیں گی کے پاس بھی وقت نہیں ہے بہت تو بزی رہتی ہیں امی آپ کی امی جان نا
جی جی
ہاں
اور بتائیے آپ کے شوہر کہاں گئے ہمارے ابو جان کھانا پینا کھا کر چلے گئے ہیں
اچھا ہمارے شوہر تو گئے ہیں وہاں اپ دکان پہ ابھی تو گئے ہیں وہ تین بجے کھانا پینا کھا کے
جی جی جی
ہاں مہمان آنے والے تھے دو بجے پھر جو ہے پھر فون آیا تو بولے کہ ہم پانچ بجے تک آئیں گے ہم بول ہاں ٹھیک ہے پھر کوئی کام کے وقت آ جاتا ہے نا پھر
جی پر آپ کی بریانی کی ریسیپی ماشاء اللہ کافی اچھی بتائی ہے آپ نے جو پانچ منٹ میں ہی پوری ہو گئی ہے
نہیں تو پانچ منٹ میں اس میں پوری ہوئی ہے جب آپ بلائیں گی تو پورے تین گھنٹے لگے گے پورے تین گھنٹے لگیں گے اس لیے بریانی میں وقت بہت لگتا ہے وہ آپ کو لگے گا کہ بریانی ہے ارے ہے نا
ہیں آپ کو بت نے میں پانچ منٹ لگے ہیں ہم کو بنانے میں تین گھنٹے لگیں گے کتنا فرق ہے
ہاں انسان سوچے گا کہ ارے ایک چیز تو بنانی ہے جلدی سے
بنا لے گا اور کیا جی جی اسی میں بزی رہنا پڑ جائے گا تین گھنٹے
ہاں تین ہاں تین گھنٹے
جی جی کل ہم بھی جہاں دعوت میں گئے تھے نا کل جہاں ہم ہماری دعوت تھی وہاں ہم دعوت میں گئے تھے تو وہاں بھی کافی اچھی بریانی بنی ہوئی تھی
جی جی ہاں بریانی میں وقت لگتا ہے ہاں ہاں بریانی میں وقت لگتا ہے
ہاں بریانی سے اور اچھی بریانی سے بہتر تو ریتا بنا ہوا تھا
ہاں ہاں جو اب ہمارے شہر میں بھی اب بریانی ملنے لگی مہیا ہونے لگی نہیں پہلے یہاں نہیں ملتی تھی بریانی وغیرہ
جی جی جی اب تو عام ہو گیا ہے
ہاں ہاں اب تو سب جگہ جگہ دکانیں ہو گئی ہیں بریانی کی
جی آج کل کھانے کی آج کل کھانے کی فرمائش زیادہ ہے نا
ہاں کھانے پینے کی فرمائش بھی زیادہ ہے اور یہ موبائل اور ٹی وی یوٹیوب وغیرہ دیکھ دیکھ کے لوگ نا
اور جو ہے وہ ہو رہے ہیں سیکھ رہے ہیں جی جی
ہ سب بنا لیتے ہیں اور کھانے میں بھی ہو گیا آج کل لوگ شوقین ہاں ہاں ہاں
پہلے کچھ آسان نہیں تھا پر اب سب آسان ہو گیا
ہاں ہاں جی جی صحیح فرما
کی و ان
نے ہاں اور ہر شہر کی بریانی کا ذائقہ بھی الگ ہوتا ہے ہاں ہاں حیدرآباد دیکھیے مشہور ہے بریانی حیدرآباد مشہور ہے لکھنؤ کی مشہور ہے
ہاں اور اور بھی کئی جب جبل پور کی بھی حیدرآباد نہیں جبل پور کی بھی مشہور ہے مراد آباد کی ہاں مراد آباد کی مشہور ہے ہاں ہاں ہاں حیدرآباد کی تو ہمیں لگتا ہے اور اں ورلڈ ورلڈ فیمس ہے حیدرآباد
حیدرآباد کے نام پر ساری دکانیں کھولی جا رہی ہیں جگہ جگہ
ہاں حیدرآباد ہم لوگ گئے تھے نا ایک بار گھومنے پھرنے گئے تھے تو وہاں ایک وہ ہے پستا ہاؤس کر کے وہ اس کی فرینچائزی اور شاداب بریانی دو فیمس ہے وہاں پہ ان کی ودیسوں میں شپنگ ہے
جی جی جی مطلب ماشاء اللہ آپ نے خوب دور دور تک گھوما ہوا ہے
جی جی اور وہاں گئے چار مینار گئے تو وہاں شاداب بریانی کر کے ان کی بھی فیمس ہے بریانی وہاں پہ ہ سب کا مطلب الگ الگ ایریا کا الگ الگ ذائقہ ہے
جی جی جی صحیح ہے اور بتائیے آج کیا بنایا آپ نے کھانے میں
دال چاول
جی جی
ہاں بنایا پھر کل بریانی بنائی تھی آج بریانی کہ سوچے بنانے کے لیے لیکن پھر نہیں بنائی ہم نے کہا پھر وقت بہت لگے گا بچوں کے ہونے والے ہیں پیپر تو وہی ہم کب دیکھیے اب شام کو کیا بناتے ہیں ابھی ایک ایک ہے ني دیورانی وہ اپنے میکے چلی گئی ہیں
اچھا اچھا
ہاں وہ میکے چلی گئی ہیں
جی
ہ اور ایک جو ہے وہ بھی باہر گئی ہے ان کی ماں کا انت قال ہو گیا تھا
جی جی
وہ بھی باہر چلی گئی ہیں اور ایک جو ہے لوکل ہے تو وہ چلی گئی ہیں اپنے میکے ابھی ہم لوگ تین لوگ ہیں گھر پہ ہاں ابھی تو کام وام سے فارغ ہوئے تو آپ ہو گئے کھا پی کے لیٹے ہیں صبح سے اتنا ہاں نماز کی ادائیگی ہو گئی اب ہوگیا عصر کی نماز ہوگی اور آپ آپ سب آپ فرصت
دادو جی جی
چلیے ٹھیک ہے آپ سے
ہاں ہمیں بھی اچھا لگا جی جی جی ملیں گے پھر انشاء اللہ جی جی اللہ حافظ